ہیلو
ہلو ہلو ہلو السلام علیکم بھائی
بھائی جان آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
بھائی جان آپ کی آواز نہیں آ رہی
بھائی کیا حال ہے آپ ٹھیک ہے
بس ٹھیک ہے آپ سناؤ آپ کیسے ہو گھر میں سب ٹھیک ہو
ابھی
ہاں ہاں
بالکل میں ٹھیک ہوں آپ بالکل میں ٹھیک ہوں آپ کیسے آپ کے گھر میں سب
آپ بتاؤ آپ کیسے گھر میں سب ٹھیک ہو کیا کر رہے ہیں آپ بس دعا آپ کی بس میں بھی بیٹھا تھا سوچا آپ سے بات کروں تو آج ہم بات کریں گے آلودگی پر کیا آپ کیا ہم آلودگی پر بات کر سکتے ہیں
بالکل بالکل فرمائیں بالکل
آلودگی آج کے دور میں ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے دنیا بھر میں ا اس کے اثرات روز ب روز بڑھتی جا رہی ہے جب ہوا پانی زمین اور آواز گندگی ہو تو ہم مطلب آپ کیا کہنا چاہتے اس کے بارے میں یہ کیسے ہم مطلب دور کریں گندگی کو
کیسے اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھے
بالکل بالکل میں آپ کو میں آپ کو بتاتا ہوں ایک
بالکل بالکل پیارے بھائی بتائیں
سب سے پہلے اگر ہم بولیں گے پلیوشن ہوں آلودگی جس کو آپ بول رہے ہیںیا جس کو ہم نام دیتے ہیں انگریزی میں پولیوشن
جی جی
تو پلیوشن کا مطلب ہے کہ ہمارے ماحول کو گندہ کرنا جب ہوا پانی زمین یا آواز میں ایسی چی چیزیں شامل ہو جائیں جو صحت اور زندگی کے لیے نقصان دہ ہوں تو اسے پولوشن کہتے ہیں یہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی ہے تو آج کے دور میں پولوشن انسانیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکا ہے آپ اس بات سے بالکل سہمت ہوں گے
ہاں سہمت ہ آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ مطلب جو پولوشن ہے نا یہ آلودگی آپ جسے کہتے ہیں مطلب آلودگی مطلب کے بہت سے نقصانات ہوتے ہیں مطلب آپ مجھے یہ بتائیں کہ مطلب پرندو جانوروں پر آلودگی پر کیا اثر پڑتا ہے مطلب وہ کیسے اس مطلب بیمار ہو جاتے ہیں یا مطلب اور کچھ
بالکل بالکل میں آپ کو بتات ہوں پولوشن کے نقصانات بتات ہوں پولوشن کے وجہ سے اگر ہم ابھی ابھی آپ کو پت یہ کہ کتنی گرمی ہے پولوشن کی وجہ سے میجر جو چیز ہے سب سے سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے گلوبل وارمنگ
ہاں جی جی آپ
گلوبل وارمنگ کیسے ہوگی آپ بولیں گے آپ بالکل تو کیا وجوہات ہوتی ہے کہ جب جو ہماری سطح ہے زمین ہے اس کی جو درج حرارت بڑھ جاتی ہے جو ایوریج درج حرارت سے زیادہ ہو جاتی ہے تو کیا ہو جاتی
جی جی مطلب آپ کے بھائی جی جان آپ کا یہ کہنا ہے کہ مطلب جو آلودگی ہے آلودگی کی وجہ سے مطلب جو گرمیاں بڑھتی ہے وہ اس کا وہ اس کے اثرات ہے نا یہی فرماتے ہیں آپ جی بتائیے مطلب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آلو کی فیکٹریوں کی مطلب وجہ سے بھی ہو سکتا ہے مطلب جو دھواں نکلتا ہے اس سے گار بییج نکلتا ہے مطلب اس سے بہت مطلب پولوشن ہوتا ہے آلودگی اس سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا کیا مطلب فرمانا چاہتے کہ سرار کو کیا کرنا چاہیے کہ جس سے آلودگی بہت سے بہت مطلب کم کم ہو جائے اور دنیا کی جو مطلب
بالکل میں میں آپ کو میں آپ کو بتاتا چلوں دیکھو سب سے پہلے سب سب سے پہلے ایک آسان طریقہ ہم کرتے ہیں کہ ہم ایک ہم اس آلودگی کو نا حصوں میں ڈیوائڈ کرتے کہ ایک آلودگ کی جہاں سے آتا ہے تو دوسری آلودگی یہاں سے آتی ہے تیسری ایسی ہی تو ایسے کیا ہوگا کہ ایسے ہمارے لیے بھی آسان سان سمجھنا بھی آسان ہوگا تو اس کے لیے کوئی حل ڈھونڈنا بھی ہمارے لیے بہت آسان ہوگا جیسے کہ ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ ہوا کی آلودگی یا جس کو ہم انگریزی میں ایئر پلیوشن بولتے ہیں
آلودگی بتا بتائیے
بالکل اس کا ذریعہ سب سے پہلا ہے فیکٹریز ہے فیکٹری سے جو دواں نکلتا ہے گاڑیوں سے جو دھواں نکلتا ہے اور جو ہم کچرا جلاتے ہیں جو ہم پلاسٹک جلاتے ہیں وہاں سے کیا ہے کہ وہاں سے زہریلی گی گیس نہیں نکلتی ہے
آپ مجھے یہ بتائی کہ مطلب جو پلاسٹک ہوتا ہے نا مطلب پلاسٹک مطلب اگر ہم کہیں پھینکیں گے تو وہ اس سے کچھ نہیں ہوتا اس سے صرف مطلب گندگی بھ جاتی ہے پولوشن ہو جاتا ہے مطلب آپ مجھے یہ بتائیں کہ مطلب ہمیں کیا کرنا چاہیے جس سے ہم پلاسٹک کو مطلب یا تو کم سے کم استعمال کرے یا مطلب ترقی کرے آپ مجھے یہ بتائیے
دیکھے دیکھیے بھائی صاحب آپ بھی شاپنگ کے لیے جاتے ہوں گے میں بھی شاپگ
جی جی ہاں جاتے ہیں شاپنگ کے لیے آج کل تو مطلب سب کچھ شاپنگ ہی ہے مطلب ہر ہر کوئی مطلب شاپنگ کرتا ہے آج کل
تو دیکھیں اگر ہم گھر سے ہی ایک بیگ لیں گے کوئی جو کپڑے سے بنا ہوا بیگ ہوگا وہ ساتھ میں لیں گے تو کوئی دشواری تو نہیں ہے اگر ہم وہولیں گے ساتھ جب ہم شاپ پہائیں گے کوئی دکاندار سے ہم کوئی بھی چیز دیں گے وہاں پہ ہمیں پلاسٹک کا لفاف لفاف آ دے گا آپ پلاسٹک کا بیگ دے گا ہم اس کو منع کر سکتے ہیں بھائی صحب نہیں مجھے نہیں چاہیے کیونک جو بھی کام ہم بولتے رہ کہ کوئی تبدیلی آنی چاہیے سب سے پہلے تبدیلی اپنے آپ میں لانی چاہیے اور اس کے بعد اپنے گھر میں لانی چاہیے اپنے پریوار میں لانی چاہیے اس
آ مطلب چلو ہم نے یہ باتیں کہ مطلب فیکٹریوں سے جو دواں نکلتا ہے یا مطلب پلاسٹک یا اور بھی کئی چیزیں ہیں اس سے مطلب آلودگی بڑھ جاتی ہے ہمیں نہیں کرنی چاہیے سب اچھا ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ آلودگی جو ہے نا مطلب پولوشن جو ہوتا ہے مطلب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے مطلب جو ہم پ درخت کاٹتے ہیں مطلب کیا اس پر مطلب کیا اس سے مطلب کچھ اثر پڑتا ہے
بالکل بالکل دیکھو اگر ہم بات کریں گے نا آلودگی کی اور ایک قسم کی جس کو ہم بولتے تو آواز کی آلودگیا نائز پلیوشن انگریزی میں جس کو بولتے ہیں دییہو اگر آپ نے سنا ہوگا کہ پیڑ لگانے سے نا نوائز پلیوشن کم ہوتا ہے
ہاں ہاں سنا ہے ہم نے پڑھا بھی ہے
یہ اب دوسری بات اب نے سنا ہوگا گاڑیوں سے ایک بہت زہریلی گیس لتی ہے کاربن ڈائی آکسائڈک کاربن موناکسائڈ تو جو پیڑ ہے وہ ک بالکل جو پیڑ ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں واپس کیا چھوڑتے ہو آکسیجن تو اگر ہم زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ پیڑ لگائیں گے کاربن ڈائی آکسائڈ ہوا میں نہیں ہوگا وہ پیڑ لے جائیں گے ہمیں واپس آکسیجن دے گے جو ہمارے لیے ایک بہت اچھی چیز ہے
چلو آپ نے پیارے بھائی یہ بھی صحیح فرمایا کیا مطلب ایسا کام کر سکتے ہیں جسے ہم جو ایک کچرا ہوتا ہے وہ الگ جگہ مطلب رکھیں جب وہ مطلب ڈیڑھ سارا مطلب جمع ہو جائے پھر ہم مطلب اس کے ریسائکل کر سکتے ہیں مطلب جس سے ماحول کو فائدہ ہو جائے اور زیادہ کچرا بھی نہ ہو
بالکل میں بتاتا میں بتاتا ہوں آپ کو دیکھو سب سے پہلے ہمیں گھر میں ہی دیکھنا ہے ہمیں گرمی کیا کام کرنا ہمیں گرمی جو پلاسٹک کا کچرا ہوگا وہ گرمی ہی الگ کرنا ہے اور جو ویسا کچرا ہوگا جس کو زمین میں کیڑے کھا سکتے ہیں جو زمین کے ساتھ مل سکتے
زمین میں دفنا سکتے ہے اور وہ مطلب نیوٹرلائز ہو جائے
ہو جائے گا بالکل کیا بات کی آپ نے تو وہ ہم الگ سے رکھیں تو جو پلاسٹک ہے پلاسٹک کو جو گورنمنٹ کی گاڑیاں آتی ہیں وہ کلیکٹ کرتی ہے اگر کوئی گاؤں میں رہتا ہے وہاں پہ بھی آج کل گورنمنٹ نے جو یہ سہولیات دستیاب کری ہے کہ کہ جو کچرے والی کوڑے والی گاڑیاں ہیں ان کو دے دے کچرے تو وہ آگے اس کے بعد دیکھو یہ ہمارا فارض بنتا ہے کہ ہم ان کو دے دیں
یہ بول سکتے ہیں کہ مطلب جو یہ کچرا ہے پولیوشن مطلب کچھ بھی پیڑ کاٹتے ہیں مطلب یہ مطلب ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو ہم سرکار پہ چھوڑے اور مطلب کہیں گے کہ سرکار اسے ٹھیک کرے گی یہ ایسا مسئلہ حکومت صرف مطلب کچھ نہیں کر سکتی بلکہ اسے ہم مطلب ہمیں کچھ کرنا چاہیے کہ تاکہ ہم گندگی نہ پھیلائے
بلکل کیا بات کہی آپ نے بلکل جو سب سے سب سے پہلے ذمےوار کسی بھی چیز کے نہ ہم خود ہوتے ہیں
ہم خود ذمہ دار ہوتے ہیں جی جی
بلکل بلکل تو اب کیا اقدامات ہم لیں گے میں آپ کو ایک دو اقدامات بتاؤں گا پھر آپ بھی بتائیں گے مجھے کیونکہ مجھے میں بھی آپ سے یہ نولج حاصل کرنا چاہوں گا تو میرے خیال میں کچھ اقدامات بلکل بلکل بلکل بھائی تو میرے خیال میں درخت لگاؤ بہت سارے
ہاں درخت لگاؤ مطلب جو کچرا ہے اسے مطلب جمع کرو مطلب ریسائکل کرو اچھا یہ بتائیے آپ میرے بھائی یہ بتائے کہ مطلب جو ہے نہ یہ مطلب آلودگی آلود پر مطلب موسم پر کیا اثر پڑتا ہے مطلب کیا مطلب گرمی ہوتی ہے یا مطلب خشک سالی ہوتی ہے ایسے ایسے مطلب چیزیں ہوتی ہے وہ مطلب پتا ہے مجھے کہ کیوں ہوتا ہے کیسے ہوتا
دیکھو دیکھو دیکھو کیا ہو
انگریزی میں کلائمیٹ چینج بھی کہتے ہیں
کلائمیٹ چینج بولتے ہیں دیکھو کیا ہوتا ہے بھائی صاحب جب ہم کیا کہتے ہیں اس کو بہت سارے جب دیکھو گاڑیاں بہت ساری اگر آپ نے میں ہم یہاں پہ آپ نے کیپیٹل کی مثال لیتے ہیں دہلی
دہلی میں کیا ہوتا ہے کہ دہلی میں بہت زیادہ گاڑیاں ہیں
جی جی
وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں گاڑیوں سے بہت زیادہ دھواں نکلتا ہے جو دھواں ہیں وہ آسمان میں جاتا ہے ہوا کے ساتھ مل جاتا ہے تو اس کے بعد کے کالے بادل بن جاتے ہیں وہاں پہ آپ نے اکثر سنا ہوگا سر میں دلی میں زیرو وزبلٹی ہو جاتی ہے لوگ باہر ہی نہیں نکل پاتے ہیں
ہاں ہاں جی آپ نے صحیح فرمایا ہے مطلب اب آپ سے ایک سوال یہ بھی ہے
میرے پیارے بھائی اگر اگر مطلب مطلب ہر انسان ایک ایک پیڑ لگا لگائے تو کیا مطلب فرق پڑے گا مطلب کیا مطلب مطلب چینج آئے گا تبدیلی کیا آئے گی کیا مطلب آپ کا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں بھائی
اسے سب ہلو ہلو وہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ قطرےقطرے سے سمندر بن جاتا تو ایسے ہی اگر ہم ایک ایک پیڑ چاہے ایک آدمی ایک پیڑ نہ لگائےچاہے ایک گھر
ہاں
پانچ افراد ہوتے ہیں وہ لوگ چار افراد بھی ایک پیڑ لگائے بہت بہت زیادہ فرق آئے گا کیونکہ دیکھیے میں آپ کو ایک مثال بتاتا چلو اگر آپ کے ایریا میں کہیں پہ ایک چنار کا پیڑ ہوگا یا کوئی بھی پیڑ ہوگا آپ وہاں پہ اس کے نیچے جا کے بیٹھنا آپ دیکھنا وہاں پہ کتنی ٹھنڈی ہوگی کتنی راحت ملے گی آپ کو بڑا
ہاں تو سب سے مطلب چلو بھائی آپ سے مل کر بہت اچھا ہوا مطلب کچھ سیکھنے کو ملا یہی کہنا چاہوں گا کہ مطلب صفائی جو ہے وہ نصف ایمان بھی ہے مطلب انسان کو ہمیشہ صاف ستھرا رہنا چاہیے یہ ہمارے لیے اچھا بھی ہے اور باقی اللہ حافظ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علیکم و رحمۃ اللہ